ج جی اچھے ہیں آپ کے گھر پہ سب کہہ رہے ہیں تو آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان
ہاں جی ہاں جی سب خیر و خیریت ہے اور تم بتائیے آپ کے وہاں سب ٹھیک ہیں
اللہ کی دعا سے سب کہہ رہیے تھا اور بتائیے کیا کر رہے ہیں
بس کچھ نہیں آج کل تو ب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی کام ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ سبھی لوگ ریلس اسکرال کرنا وہیں دیکھنا ہے نا سمے کا پتا ہی نہیں چلتا ہے کیسے بیت جاتا ہے
صحی ب ہمے یہ سوشل میڈیا تو ہمارے جیون میں ایک مہتوپورن بندو بن کے رہ رہا ہے کیوںکہ آ دھر آپ نے دیکھا ہوا کہ لوگ اب سوشل میڈیا کو بہت ہی یوز کر رہے ہیں اچ سوشل میڈیا کافی فائدے بھی ہیں کافی نقصان بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا
آپ کے پاس بہت کریک ہو کے یار یہ کہیں ایسے لگ رہا ہے بہت شور ہو رہا ہے
جی ایسا تو کچھ نہیں تھوڑی ہوا چل رہی ہے
اچھا اچھا ہاں تو اور بتائیے آپ یہی تو ہے دیکھو سوشل میڈیا آج کل تو بالکل ہی ایسا سے زندگی کا اہم حصہ ہو گیا ہے اور آتے ات میڈیا ب آپ ن فون ہاتھ لگا لیجے کیونکہ پھر شور نہیں آئے گا
ہاں اللہ گ با
ہوں ہوں
ماننا تو یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ آگ زیادہ ہی دھیان دے رہے ہیں کچھ لوگ تھ سوشل میڈیا ج سے ہمیں فائدے بھی آپ نے دیکا ہوا کہ سوشل میڈیا کے م ایک دم سے ہم اپنا ووپار بھی چلا لیتے ہیں
بالکل بالکل یہ ہے دیکھیے آج کل کیا ہے کہ سو سول میڈیا ایک تو ارننگ کا سروت ہو گیا ہے آپ فیس بک دیکھیے یوٹیوب دیکھیے انسٹا دیکھیے لوگ باقی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں اپنی مس ٹائم بناتے تو اچھی ہے اچھے فالوورس لییچ جا رہا ہے آپ کا تو اتنی ہی اچھی انکم آپ کو ہوتی ہے تو آج کل لوگ ب چھوٹے چھوٹے بلاگ بنا کے بال رہے ہیں تو ارنگ والا اسٹروٹ بہت اچھا ہو گیا اور اچھی بات ہے جو لوگ گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں نہیں کام کر پاتے ہیں باہر نہیں جا پاتے ہیں
انشاء اللہ آپ نے صحیح بولا ہے کہ سوشل میڈیا سے لوگ انے بھی کر اور سوشل میڈیا سے ہمیں یہ بھی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ لوگ آ تو سوشل میڈیا سے ہی اپنا گھر سے وپار بزنس چلا دیتے ہیں پ نہ نہیں کہیں جانا پڑتا ہے اور سوشل میڈیا کے ماددھیم سے ہم اپنے کسی دور کے رشتے دار کو کیا فرینڈ کو ویڈیو کال کر کے اپنے پاس میں محسوس بھی کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم یہ بھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے مادھیم سے اگر کسی کی آرتک است زیادہ خراب ہوتی ہے تو وہ لوگپ گھر پہ ہی کوئی چھوا اڈرائڈ فون لے کے اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں کئی لوگوں پہ باہر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھی فائدے ہیں محسوس سوشل میڈیا سے
بالکل بالکل دیکھیے آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل بہت سے لوگ ہیں جو مطلب کافی نوٹس آتے ہیں وہ مہنگے مہنگے آتے ہیں جو مذہب ڈگری میں ہوتے ہیں بچے بہت مہنگے مہنگے نوٹس آتے ہیں وہ نہیں افورڈ نہیں خرید پاتے ہیں اور میرا تو پیسے بھی جضائع ہوتے ہیں سب سے بڑی بات ہے ا آپ چٹ جی پی ٹی سے اور زیمی سے وہاں سے آپ وہ نوٹس بنا لیجے پرنٹ آؤٹ کرا لیجے تو آپ کے پیسے بھی نہیں جضایا ہوں گے آپ کو نالج بھی ملے گی اور آپ کو کا فون مطلب آپ کو لگے گا کہ ہاں بھائی کچھ اچھا ہے دیکھو تو یہ بار یہ چیز بڑی
ہمار مگر کچھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے نقصان داک بھی بن چونکہ آپ نے یہ دیکا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ ایسے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ریلس ویڈیوز اتد میں اپنا سمے خراب کر رہے ان سمے کے کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ مانو جین میں سمے کتنا امپورٹینٹ ہو چکا ہے میرا ماننا تو یہ ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ کچھ لوگ با تو سوشل میڈیا پہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہئی جلی پٹف سوشل میڈیا پہ آج کے سمے میں بچے زیادہ رہتے ہیں تو آپ دیکھا ہوگاٹ بچے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کا ببڈا بڈ ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر کوئی گندی ویڈیو پوسٹ نہ ڈالیں جیسے بچوں پر پرراغ پڑے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آق تو سوشل میڈیا پر ایسے ہیں کہ جو کوئی کسی دھرم کے بارے میں برا کہہ رہا ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہی دھرموں میں لڑائی ہو جاتی ہے کوئی کسی کے بارے میں برا کہہ رہا ہے کوئی کسی بارے میں برا آج دس سال پہلے جب سوشل میڈیا پ جاتا بب آپ ہے جی اور سماچر سماچار کو ہے لوگ دتے ہیں اور ج ہم آج دو سال پل دیکھا کرتے تھے گھر پہ فیملی کے ساتھ تو م بھی پیچ چے کی جاتی تھی تو گپے سپ ک جب سے سوشل میڈیا آیا ہے لوگ آگئے دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ اپنے فونوں میں م رہتے وہ سوشل میڈیا پر ہی اپنا ٹائم وتیت کرنے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو ایسا کیڑا لگ گیا ہے ز کچھ م انشاء اللہ جان پتا نہیں کیا ہوا
یہ تو ہے دیکھی اب وہی ہے نا کچھ لوگ ہیں جو سوسل میڈیا پہ افواہیں ہوتی ہیں انہیں شیئر کرنے میں لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو شیئر کر دیں گے ہے نا تو وہ چیزیں کیا ہے بہت زیادہ گھاتک بن جاتی ہیں پہلے میرا تو یہی ماننا ہے اگر سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ یا کسی طریقے کی کوئی یوز آ رہئی ہے پہلے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ اے آئی کے تھرو تو نہیں ہے سیکنڈ بعد ہمیں دیکھ کہ یہ ریئل ہے یا نہیں ہے ہمیںے گوگل پہ جا کے چ کرنا چاہیے اور اس کے بعد یا پھر
آ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آئے دن کچھ لوگ بگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بولتے ہیں ہم آپ کو اتنے اتنا پیسہ کما کے دیتے ہیں وہ ہمارے ہماری پرسنل بک ڈٹیل اتد پراپت کر لیتے پھر بعد کو ہمیں ہمارے ساتھ کروڈ بھی کرتے ہیں ہمارے اکانٹ سے پیسے بھی ہڑک جاتے ہیں ہمیں ایسے لووں سے بھی ساھان لینا چاہیے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آئے جن کچھ کالس آتی رہتی ہیں ویڈیو کالس اتد کچھ لوگ و ان کو اٹھا لیتے ہیں تو لوگ و ان کو کو اے آئی سے ایڈٹ کر کے پھر سوشل میڈیا پر پھر ہم کو دمکی بلیک میل کرتے ہیں کہ پیسے د دو نہیں تو آپ کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں انفیکٹ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے سوشل میڈیا پ کافی سارا ایسا بھی چل رہا ہے کہ آپ نے دھا ہوگا کچھ لوگ تو سائبر کرائم میں بس چکے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے کچھ فیک ایپس ہیں ان پہ لوگ وگ پیسے لگاتے ہیں تو پہ دے آتے ہیں تو ان سے کچھوگ تو سائبر کرائم کے آدی بھی ہو گئے ہیں میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا اپنے کام کے لیے یوز کریں تو اچھا رہے گا اور ہم ویسے ہمیں سوشل میڈیا کو کی زیادہ کرنا ہی نہیں چاہیے مگر سوشل میڈیا سے ہمیں یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کوئی نیوز ہے جو آج کام ہوا ہے اس کی نیوز کل آتی تھی آج ایسا سوشل میڈیا جب سے ایسا ہوا ہے کہ ترنت ہی لوگ باگ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے تھے تو لوگ ترنت ہی دیکھ لیتے ہیں کہ آج اپنے دیش میں اپنے شہر میں کیا چل رہا ہے مگر یہ انفیکٹ برا بھی ہے اچھا بھی ہے اس سے ہم کافی فائدے بھی ہے اور کچھ لوگ واگ تو ایسے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا مگر کچھ لوگ باگ ایسے بھی ہیں انہیں اپنے ٹائم کی قیمت کہ نہیں پتا ہےب تو سوشل میڈیا پر اپنا منورنجن انٹرنی ال انور دن کر رہے ہیں جس سے ان کا ٹائم دیتی تھورا ایس لووں کو ہمیں سمجانا چاہیے
بالکل بالکل کچھوگ تو دھیں ایسے دو دو تین تین گھنٹے اپنے ایسے بگاڑ دیتے ہیں کس دن سے بیٹی پ دیکھ رہے ہیں انہیں اسکرال کرتے رہتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے شیئر کرنا یہ کرنا تو میرا ماننا ہے اس سے اچھا تو آپ کچھ بھی کییے اس میں نکالیے اسے پڑھیے ک وہ لانگ ٹائم کام آئے گی تو یہ والی چیزیں کرنی چاہیے آج کل تو چھوٹے چھوے بچے ہیں دیکو جو سوسل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں
اور ان پیک آپ یہ صحیح صحیح بول رہے ہو کہ بچے میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو فون ہی نہیں دینا چاہیے اگر ان کا سوشل میڈیا بچوں کے لیے تو بہت ہی خراب چیز ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج دن سوچ رہ یہاں پ لوگ کچھ لوگ اسٹینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ گندی پوسٹ ویڈیس ڈالتے ہیں کوئی کچھ بولتا ہے تو لوگ بچے ہیں وہ ویسا دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور میرا ماننا تو یہ مگر کچھ بیگم صاحب ایسی ہوتی ہیں خود فری ہونے کے چکر میں بچوں کو فون پکڑا دیتی جس سے بچے سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں کچھ بچے تو سوشل میڈیا فون کے اس کا در آ بھی ہو جاتے ہیں کہ نہ تو وہ کھانا کھاتے ہیں نہ وہ پڑھ پاتے ہیں انشاء اللہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو سمجھا چاہیے بچوں کو پھین سے دور رکھنا چاہیے
ہم لوگ ہی جو مطلب بچے کے امی ابو ہیں وہی اسٹارٹنگ سے زیادہ ڈالتے ہیں اب چھ مہینے کا بچہ ہے آپ سوچ رہے ہیں کام کرنے کے چکر میں اسے فارون دے دیتے ہیں ا چھوٹی ویڈیوز دیکھ رہا ہے ایس ہی ہے نا کوئی بھی پوئم کیتا دیکھ اب اس کو وہی چھوٹے سے کوئی عادت جا کے پڑ جاتی ہے پھر وہ آپ چھٹا نہیں سکتے آد
ان شاء اللہ میرا ماننا تو ہے جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے بچے کرتے ہیں ہاں ہد ہم سب تو مڈا پ آ جی ج آ ب آ اچھے نوٹس اتیادی پڑھیں گے تو بچے انفیکٹ دے رہیں گے اسے تو بچے بھی اسی چیز کو کریں گے جیس ہم دیکھیں گے ویسا ہی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا پہ جس چیز کے بارے میں دیکھ وہی چیز زیادہ آتی اگر ہم کچھ گندا دیکھتے ہیں تو کچھ گندا ہی آتا ہے اگر اچھا دیکیں گے تو اچھا ہی آئے گا میر منات ہ ہے
یہ دیکے بچوں کو اھا بچوں کو پاس میں بیٹھا کے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں یہ بری چیزیں ہیں ہے نا ان ان چیزوں کے بارے میں آپ اپنے بچوں کو بیٹھ کے سمجھ آئیں گے تو اس چیز کا صحیح اثر ہے بچے کو بھی پتا چلے گیا کیا صحی ہے کیا غلط ہے اور جب آپ بچوں سے کہ یہ مت کرو یہ مت کرو تو وہ پوچھتے ہیں کیوں نہ کریں کہ ہمیں نہیں پتا تو اس چیز کو ڈبل اثر پڑ رہا ہے اس سے بچے کیا سمجتا ہے کہ ہم پھر کرنا ہے
ہم بچے دیکھو آج کے سمے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے سے بولتے ہیں کہ آپ اس چیز کو نہ دےھو تو بچے اس چیز کو زیادہ ہی دیکھتے ہیں ہمیں بچوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے خراب ہے لوگ کچ لوگ آگ ایسے ہوتے ہیں بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں بول دیتے ہیں تجے یہ نہیں دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھتا ب کچے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ا ابو جان ایسا کیا ہے اس چیز میں جو منع کر رہے ہیں میرا تو یہی ہے کہ بچ ب کو موبائل سے دور رکھے تو یہ اچھا رہےا دیکھا ہوا آپ نے کہ زیادہ تر بچے موبائل فون چلے تھے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو جاتی ہے مانسک تناؤ بڑھ جاتا ہے اور چڑچڑا چڑچڑاپن محسوس کرنے لگتے نہ تو وہ کھانا کاتے ہیں نہ پھر وہ پڑنے ان کا من کرتا وہ آالس آالس سے میں ہی اب نا جیون وتیت کرنے لگ جاتے ہیں نہ تو ان کو پتا ہے باہر کی دنیا میں بچوں کو تو یہ ہے کہ بچے تو اسکول سے آئے تو
جٹی تو صی کہا آپ نے چلیے تو پھر سے بات کر کے
انشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگر اللہ نے چاہ تو آگے بھی بات ات رہی خدا پ سے
جی جی